ج السلام علیکم بھائی جان بس بس اللہ تعالی کی رحمت ہے آپ اس میں
کہاں غائب ہو رہے ہو آج کل ملتی ہی نہیں آپ دیکھتے نہیں ہو گھر پہ
ارے کیا کریں جو بےروزگاری کا جو آالم چل رہا ہے اس کے بغیر کہ ہی نکل سکتا ہیں آپ بتاؤ
اچ جناب آپ بالکل صح کہہ رہے ہو نا کہ بے روزگاری کا تو د د چل رہا ہے کہ خال کی کر رہے رہے ہو نا پڑھائی کرنے کے لیے کہ کہیں اور کہیں بازار سیر گئی ہو
نہیں ابھی تو خالہ کے یہاں ہی ہے
اور اور بتائیے کیسی پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی نوکری وغیرہ لگی یا نہیں
ابھی تو جی کیا بتائے ابھی تو نوکری ابھی تو نوکری نہیں لگی
کیا یہ پرشاسن ٹھیک سے کام کری ہی نہیں تھا نا نوکری کیا کرے آپ کرے تو کرے اسٹوڈنٹ کیا ٹھیک سے جاب نکال نہیں رہا ہے جاب نکال ڈال بھی رہا تو ان کو لگ وغیرہ یہ سب پر رک نہیں رہا ہے پتانی پرشاسن نوکری کے معاملے پر کیا کر رہا ہے
ویسے آپ کے نظریے سے یدی سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو آپ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں
سوشل میڈیا تو وہ سب ٹھیک ہے لیکن میں یہی بات کرنا چاہوں سوشل میڈیا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا زمانہ چل رہا ہے اور اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتی نا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو آج کل آپ اتنی زور سے بات نہیں کر سکتے نا خود تو جو کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کرریتر لیکن میں تو بس یہی پوچھ رہا ہوں کہ سرار نے بےروزگاری کے بارے میں تو پ اس پریاس کیوں نہیں کر پا رہی ہے آخر مطلب کیا ہے ج چناؤ کے ٹائم آتے ہے میں یہ تو چنا کے ٹائم آتے ہیں تو نیتا نئے نئے وعدے کرتے تھے وہ کر دیتے ہیں کہ پیپر لیکنے ہوگا ہم یہ کر دیں گے وہ کرتے ل چناؤ کے بع ایسا کیوں نہیں دکھائی دیتا ج کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ایسا اصلی پرپنڈ ہے کیا یہ رجنیتی میں یہ
یہ جو ہے وہ سرکار کا ایک مہتوپورن پہلو ہے بھائی جیسے ہی چناؤ آتے ہیں جیسے ہی چناؤ آتے ہیں سرکیں نئی نئی ویکنسیز نکال دیتی ہیں نئی نئی برتیاں نکال دیتی ہیں وعدے کرتی ہیں کہ اب کی بار بے روزگاری کو ختم کر دیں گے لیکن جیسے ہی چناب بھی ہے چناؤ جیتتی ہے سرکار اس کے بعد کوئی بھی بات نہیں کرتا تا اور اس چکر میں بی چار یوا آس میں کے بھرتیاں آئیں گی روزگار ملیں گے اس د میں لگے ہی رہتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر
ویسے نہیں میں میں سرکار کے معاملے میں بعد میں چرچا کریں گے لیکن یہ یہ چناوی پروسیس ہوتی ہے اس کے بارے میں مطلب کیا ہے پہلے اس کے بارے میں بات کریں نا
جی جی بالکل بالکل چناوی پروسیس
ہاں مطلب اس میں چناؤ کیسے ہی مطلب اس ٹائم پہ تو نیتا ہے کیا ہے عجیب اور غریب جیسے وادیں کر دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں
ہاں وہ تو دیکھیے یہ تو دیکھے جناب چناؤ ہے اور چناؤ پہ تو سرکاریں جو ہے وعدے کرتی ہیں چاہے وہ جھوٹے ہوں چاہے وہ سچے ہوں اور سرکار جو کرے گی کس وقت چناؤ لڑے گی جب جھوٹے وعدے ہی نہیں کرے گی تو آپ سنیں
یہی تو کہہ رہا ہوں نا آج کل نا ہم سب سنتے ہیں نا کہ چناؤ لوکتنتر کا سب سے بڑا تیوار ہے لیکن ایسا کیوں وسا باقی ای ایسا کیوں کہا کیوں جاتا ہے ن ایسے کیونکہ م میرا ماننا تو یہی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے نا
جی جی جناب جی جی یہ چناؤ ایک ایسی پرکریا ہے جس میں لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کو یا پھر اپنی پارٹی کا چناؤ کرتے ہیں یعنی جنتا جی خود ت کرتی ہاں بالکل خود کرتی کہ اس کا پرتیندتو کون کرے گا
نہیں نہیں بالکل بالکل آپ صحی بات کر رہے ہیں تو یہی تو ل لوکتنر کی خاصیت ہے نا سب سے بڑی طاقت تو یہی ہے نا د ویسے ویسے د آج کل دیکھا رہا نا چناؤ اتنا اہم مانا جا ہے لیکن کیوں ایے کا کٹ نہیں بتا پڑ رہا ہے نا
بائی بائی اس کا کارن تو یہی ہے کہ ہر ایک ناگرک کا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی رائے جو ہے جظاہر کرنے کا حق ملتا ہے اس کو مطلب اپنا اسٹیٹمنٹ اپنا جو جو بولتے ہیں اپنا وچار پرستت کرتا ہے سبھی کے سامنے
مطلب یعنی یعنی کہ ایک عام انسان اپنا آام انسان کا بورڈ بھی اتنا ایمیت رکھتا ہے جتنا بڑیا آد
بالکل بالکل یہی تو ہے لوکتنتر جس میں ہر ووٹ کے یہ قیمت جو برابر ہوتی ہے برابر اہمیت ہوتی اس کی
اچھا ویسے چناؤ کے ذریعے عام آام یعنی جنتا اپنے نام موں کو چنتی ہے نا جو آگے چل کے ملک کو سماج کے لیے پھیس لیتا ہے یہ یہ ہے نا ویسے دیکھا جائے نا جناب بھائی میں نے اس کے بہت سے فائدوں کے بارے میں چنا ہے جیسے کہ، باگ داری ہوتی نا چناب سب سے زیادہ فائدہ تو یہی ہے نا کہ جنتا اپنے پرتنتو کو چکنے کا حق ملتا ہے وہ حساب سے چل سکتی ہے کہ مجھے اس کو بیٹ دینا ہے میرا پرن تو یہ کرے گا لیکن بع میں وہ مکر جاتی ہے م کیوں مطلب وہ باقی اس سے جنتا کا حق مطلب وہ حوصلہ میں ٹوٹ جاتا ہے
یہ تو ہوتا ہے کہ جو چنے ہوئے نیتا جو نا وہ جنتا کے پرتی جواب دہ ہوتے ہیں اگر وہ اچھا کام نہیں کر دیتے تو اگلے چناو ہے جنتا انیں بدل دیتی ہے بھائی یہی تو ہے ی آپ اچھا کام کریں گے تو جنتا سیکار کرے گی ی نہیں کریں گے تو جنتا آپ کو ا اسویکار کرے گی
یعنی یعنی کہ ستا بدلنے کے لیے لڑائی جگڑی ضرت نہیں ہے نہ پر پچ
بالکل بالکل بالکل بالکل
ہوں
بھائی چناؤ ایک شانتی پورن طریقہ ہے چناب سے لوکتنتر بھی مضبوط ہوتا ہے بھائی نیمت
یہ یہ آپ یہ بات نا آپ نے بہت بڑی بازت بات کہی ہے کہ لوکتنتر کی مجبوط ہے چناؤ سے ہی لوکتنتر بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس میں ایک پربو یہ یہ بھی نا کہ آپ اگر ریگولر نیمت چناؤ لوکتنتری بنیاد کو مجبوط کرتے ہیں
بالکل بالکل لیکن جو ہے کئی بار چناؤ کے دوران کئی سمسیا بھی دیکھنے کو ملتی ہے صحی کہا نا میں نے
ہ اس میں اس میں دیکھو سمسیاؤں کے بارے میں میںا جہاں تک میں نے سنا ہے نا کہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلا دی تھے جیسے کہ میں نے بول رہا تھا کہ جھوٹے بادے کر دیتے ہیں اور آپس میں لوگوں کو جیسے جی کے دوارا اور دھرم کے بیچ اس میںگ آپس میں تکرار پیدا کر دیتے ہیں نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور پیسے طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں جاننے کی ایک طرح سے دیکھا جائے ہے نا کہ جاتی دھرم اور چھیت کیو لوگوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیںتا
یہ بالکل صحیح فرما ہے بھائی جان آپ نے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چناؤ جو ہے نا وہ سوستھ ماحول ہے ایک دم شانتی پورن ماحول میں ہونا چاہیے
ہ لیکن لیکن بائی جان اس میں ایک بات ہو رہ ہے نا میرے من میرے حساتھ سے کہ ایک جے دار ناگرک ہو ذم دار ناگرک کا یہی وہ ہے نا کہ صحیح جان جانکاری حاصل کرے افواہ پ نہیں کرنا نہیں کرے وہ اور سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دے اور لوکتنر ملوں کا سمان کر کرے وہ یہی ان کی ایک ذمہ دار ناگر کی پہچان ہے
ا یہی تو ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا انہیں کیا
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اس کا اس کا اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس سے اتہاس گواہ کہ کئی بار بہت کے کم انتر سے چناؤ کے نتیجے بدلے
بالکل بالکل بھائی ہر ووٹ اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے
ہاں بالکل بجب بات کر رہے ہیں نا آپ آپ نے انشاء اللہ آپ نے بہت بڑھیا بات فرمائی ہے یہ مجھے اچھی لگی ہے کہ ہر ووٹ کی اہمیت ہے اپنی کسی ووٹ کو کم نہیں آکھ سکتے آپ
بالکل بالکل
اور اور اور اس اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک اچھا ایک جاگروک اور ذمے دار ناگرک بن کر ہی ہم ایک بہتر سماج اور مضبوط ملک کی تحیر کر سکتے ہیں
بالکل بالکل یہی تو ہے بائی مضبوت لوکتنر کی پہچان تو جاگروک متدادہ سے بھی ہوتی ہے نا
ہوں
بھائی آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے یہ ہوں
ہوں ہوں ہ جناب بھائی جان یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر مان چلو کوئی نئی نئی جنریشن ہے نئے یوا ہیں اگر دو چار لائن میں ان کو سدیش دینا چاہے کہ ان کو کس کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیسے ان کو جنتا کا وشواس مطلب بنائے رکھے وہ کس پرکار کرے مطلب
بھائی میرا ماننا ہے ید کوئی بھی نو وگ یہی اپنا متلد ال رہا ہے تو سب سے پہلے تو اسے جن جو بھی اپنا پرتندھی ہے اس کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے اس میں دیکھنے چاہیے کہ اس میں وہ چناوی ب یہ ل ایسا ہی نہیں وہ ڈھونگی وہ جھ بول باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن جو سچے اور اچھے وعدے کرے ان کی طرف تھوڑا رخ موڑ لینا چاہیے نئے ووا کو
اس میں اس میں اس میں جناب یہ بھی ہونا چاہیے اس سب سے اس میں ہماری کنٹری کی یہی سب سے بڑی کمزور یہ میں مانتا ہوں کہ آج کل یہ و ہوتی ہے نا نوکری کے لیے یہ ڈگری د دی جاتی ہے یہ پڑھائی دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے لیکن نیتاؤ کے معاملے میں رانیتی کے معاملے اکثر ہم یہی کچی کھا جاتے ہیں نا ان کی ڈگریوں کے بارے میں ہم پوچھتے نہیں نا کہ کتنا نیتا پڑھایا ہے کہاں تک پڑھائی کی ہے
اب نیتا ہی پڑھ لیں تو پھر پھر کیا دقت ہے س
ویسے ویسے ہ ویسے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجبوط لوکتنت کی پہچان جاگروک متدان سے ہوتی ہے یہ ہم کو جاگروک ہونا چاہیے کہ کون نتا کتنا کیسا کام کر سکتا ہے کتنا اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اس سوچنے کا نظریہ بھی الگ ہوگا وہ ہماری ہاں یواؤں کی باتوں کو سمجھے گا لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا
بالکل بالکل جناب آپ بالکل تو بہت اچھی مقصولیت
ارے نہیں نہیں وہ وہ تو خدا میرے ویس تو آپ کا بڑپن نہیں سچ نہیں اسشاء اللہ یہ آپ کو بھی مطلب ایسے ہی جانکاری آپ سے ہی بات کر کے اچھا لگ رہا ہے جناب ویسے دیکھا نہ ہے ن کہ آج جانا ہے کہ ہم نے چناؤ سے ووٹ ڈالنے کی پرکیا نہیں ہے بلکہ لوکتن کی رو ہے اس کے بارے میں جانکاری لی ہے بات چیت کی اگر آپ سے روبری ہونے کا موقع ملے گ نا تو ہم اس سےار گتگو کریں گے بیٹھ کر کہئی بھی اب تو میرے پاس فال فی الحال ٹائم نہیں ہے تو کاٹنا کال کاٹنا پڑے گا نا اس لیے
جی جی جی رام جی
بول ہاں ہاں
ہ اللہ حافظ خدا حافظ